ہاں
نہا اٹھا ہوئیتار
یہ کاا اٹھا ہی نہیں ہو
ہیلو
اڈو
ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو بھائی جان
بھائی جان اتنا لیٹ سے آواز آ رہا ہے آپ کا بھائی جان ٹاور کا پروبلم ہے کیا بھائی جان
ہاں بھائی چاند ٹاور کا پروابلم ادھر چل رہا ہے
اچھا بھائی جان کوئی بات نہیں بھائی جن ہوتے رہتا ہے ایسا چھوٹا موٹا ف بھائی جان اور بتائے بھائی جان آ کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی جان کھا لیے ہم لوگ
بھائی جان کھانا پینا ہو گیا آپ کا بھائی جان کھانے میں کیا کھا ہے بھائی جان
بریانی کھائے ہیں انڈا ایک بریانی کھائے ہیں بھائی جان اور چاول کھائے ہیں بھائی جن
بس بائی جان نہیں کائے بائی جان
ہاں بھائی جان یہی کھائے ہیں
ہوں بھائی جان بھائی جان ہم تو کھانے میں کھائے ہیں بھائی جان آ کھائے بہت لگی کھانا کھائے ہے بھائی جان انڈا بریانی کھائے چکن بریانی کھ ہیں ایک بریانی کھایا ہیں بھائی جان اور بتائے بھائی جان آے کٹے بھجیا کائے ڈال کائےیں روٹی کائے چاول کھانیں ہیں جیرا رائس کائے بائی جان نان کھائےیں بائی جان مٹر پنیر کھائے ہیں شاہیب پنیر کھائے بھائی جان لوگ چک بوجے کائے کریلا کےھوجے کائے چوا کائے بھائی جن بنڈی کا بنڈی فرائی کھیں بھائی جائے ا کیا کہتے ہیں مرغی کا ہوتا ہے نا بھائی جان چکن کا ہیلو
ہیلو بھائی جان بولیے نا
بھائی جان کرے جو مرغی کا ہوتا ہے نا ٹنگڑی ٹگڑی ہوتا ہے بھائی جان ایک پیس
ہاں بھائی جان ہاں ہاں
اسی کا مطلب فرائی کر کے کاتے بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے کھائیے کا بھائی جان بہت اچھا اچھا لگتا ہےے فیوریٹ ہے بائی جان بہت اچھا لگتا ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جین کو دیکھ
ہاں اچھا بھائی بہن اور بتائائے بھائی جان آپ کا آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں موسم بہت اچھا ہے موسم بہت سوہناا لگ رہا ہے آج کا موسم
اچھا بھائی جانب موسم بہت اچھا ہے نہیں بھائی جان ٹھنڈا موسم ہے کہ ٹھنڈا موسم ہے کہ گرم موم ہے بائی جان
بھائی یہاں موسم بہت اچھا ہے
مطلب ٹھڈا ہے گی
ھن ٹھنڈا بھائی جان
اچھا ہوا رہا ہے کہ نہیں بھائی جانا
ہاں بہ رہی ہے بھائی جان ادھر بہت اچھا ہوا بہ رہی ہے
ہ بھائی جانا ہمارے یہاں تو موسم بہت گرم ہے بھائی جان تین دن سے بارش نہیں ہوئی ہے بھائی جان ا اور زیادہ گرمی پھک رہی ہے بھائی جان دن دن بھر گھر سے باہر نہیں نکل رہے بھائی جان نکلتے ہی کالا ہو جائیں گے بھائی جان اس اسی لیے نہیں نکل رہے ہو بھائی جان دو دن نکلے تھے کال ہو گئے تو بھائی جان پرا لگ لگاگا الگاگا پورا ہو ہے بھائی جان اسی لیے نہیں نکلتے اسکول ٹیوشن کچھ بھی نہیں جا رہے ہے بھائی جان بہت خرچ میں لگتا ہے بھائی جان کالا ہو جائیں گے تھا لڑکی نہیں جائے گی شادی کرنے کے لیے نکاہح کرنے کے لیے بھائی جان کوئی لڑکی نہیں جائے گی ہم ہمارے سے نکاح کرنے کے لیے نہیں بھائی جائے
ہاں بھائی جان آپ کا بات بالکل صحیح ہے
بھائی جن اسی کے لیے نہیں نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ تپمان ہے بھائی جان اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ ہمارے یہاں مت آ ج گا بھائی جان کبھی بھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں مطلب کیا کہتے لگ تو رہیے کہ دو تین دن کے انر بارش ہوگی مطلب نہیں ہوگی نا تو لگ رہا ہے کہ اب پورا کیا کہتے ہیں ا کیا کہتے ہیں پورا مطلب ہو گیا نا پورا کیا کہتے چھت دھگ گیا بھائی جان پورا روڈ دکھ گیا بھائی جان پورا پیڑ پودا سوکھ رہا ہے بھائی جان پور سوکھ گیا بھائی جان
بھائی جان وہاں پرہ پیڑ لگانے کی بہت ضرورت ہے پیڑ لگائیے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو پیڑ لگاتے ہیں بھائی جان مہینہ میں ایک بار لگاتے بھائی جان پیڑ پودا آپ لگاتے کہ نہیں بھائی جان
ہم لوگ بھی ل جاتے اس لیے ادھر کا موسم بہت اچھا ہے بھائی جان
کیا بھائی جان
ادھر کا موسم بہت اچھا ہے اس لیے پیڑ پودے لگتے ہے اس لیے موسم بہت اچھا رہتا ہے
ہاں اپ ل گات ایک نہیں بائ جان پڑا
ہم لگاتے ہیں مہینہ میں دو پیڑ لگاتے ہیں بھائی جان
ہ کون سا پیڑ لگاتے ہیں بھائی جان
جیسے آم کا ہو گیا پیڑ لیچی کا پیڑ لگا دیتے ہیں
اچھا نیم کا لگائیے بھائی جان ہم تو نیم کا لگاتے ہیں بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہے بھائی جان رات کو دن کو ہر دم آکسیجن دیتی ہے بھائی جان اور بہت ٹیمپریچر بھی سڑ جات ہے بھائی جان تاپمان بھی س جاتی ہےھائی س سو ڈگری سے سو ڈگری تاپ کا س جاتی یہ بھائی جان بہت زیادہ اچھا پڑ ہے بھائی جار
ٹھیک ہے بھائی جان اخل کبھار نیم کا پیڑ لگائیں گے
اچھا بھائی جان دھنیہ واد بھائی جان ہمارے بات ہمارے بات ماننے کے لیے بھائی جان اور بتائائے بھائی جان آم کا سیجن چل رہا ہے آم تو کھائے ہوں گے بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت آم مل رہا ہے ادھر اچھا میٹ میٹ مل رہا ہے آ میں
آھا آپ کے یہاں بہت مطلب لذیذ لذیذ آام مل رہے ہے ن بھائیاں
ہاں بھائی جہاں یہاں بہت لسیس لسیس
آم کہہ رہے بھائی جان ہمارے یہاں تو لجیذ نہیں مل رہا ہے بجوا دیجیے گا بھائی جان ہمارے یہاں دو دو چار
ہاں بھائی جان بھیجا دیں گے دو چار کلو کا پانچ چھ کلو بھیجا دیں گے
س
ہ
اچھا بھائی جان بھجوا دیجیے گا بھائی جن ہمارے یہاںام اس سال نہیں اچھا پڑا ہے بھائی جان کھانے کا من نہیں کرتا ہے بہت خراب لگتا ہے بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں لگتا بہت کھٹا لگتا ہے نہیں بھائی جان اسی لیے بولے گ بھائی جان آپ آئیے گا بھائی جان آم لے ا مطلب لے کر کے ہم آئیں گے بھائی جان ہم بولے تو ہم آ ہی جائیں گے بھائی جان ہ
ہاں آئیے میرے گھر پہ بھائی جان نا موسم بھی گھوم لیجیے گا میرا گاؤں بھی گھوم لیجیے گا بھائی سا
اچھا بھائی جان آپ کے پاس باغیچہ ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں میرے پاس بہت بڑا باغیچہ ہے جس میں آم کا پیڑ ہے آم امدور کا پیڑ ہے ل لیچی کا پیڑ ہے بہت سارا پیڑ ہے آئیے ہو گھومیں گے
اچھا بھائی اچھا بھائی جان بغیچہ کو بہت مزہ آتا ہے گھومنے میں بھائی جان بہت ا اچھا لگتا ہے بھائی جان باغیچہ ہے گھومنے میں ہمارے پاس مطلب باغیچہ تھا مطلب کیا بیےچار یا بھائی جان اور ابھی چھٹا سا ایک بغیچہ بھائی جان اس میں خالی برگد کا پیڑ بھائی جان اور کٹہل کا پیڑ ہے سیب کا پیڑ ہے بھائی جان ہم کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں آئیے نا س بہت میٹھا میھا کھلیں گے بائی جان ہمارے یہاں سےو پڑتا ہے بائی جان اور آ کٹہل بھی پڑتا ہے بھائی جان آئیے کٹحل کھلائیں گے بھائی جان آ کو
ٹھیک ہے بھائی جان آئیں گے ضرور آئیں گے آپ بھییا گھوم
اچھا بھائی جان بھائی جان آپ مطلب کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں امی آپ یہ آپ کی امی جائیں مطلب آپ کے یہاں آپ کی امی جائیں
ہ ہاں بھائی جان بتائیے میری امر جان
کرے کہ آپ کے یہاں آپ کے امی جانا چال لگ آائیے کہ نہیں بھائی جان
ہاں لگائی ہے بھائی جان میری امی نے اچار لگائی ہے
بھائی جان آپ کی امی جان کون کون سا چیز کا اچار لگےے بھائی جان
آم کا اچار لگائیے بھائی صاح نیم کا لگائیے
اچھا بھائی جان بس یہی سا لگائیے گا بھائی جان یہی دو ہی چیز کاچا لگائیے
نہیں جیسے نیمم ہو گیا اور نیمبو گیا اور بہت سارے چیز کے لگائی ہے ہم کو یاد نہیں ہے بڑیا سے اس لیے بھائی جان ہم کو نہیں بتا پا رہے ہے آپ کو
ٹھیک ہے بھائی جان کوئی بات نہیں ہے مطلب ہم کو تو آچار لگائی ہے تو ہم کو پتاہ ہے بھائی جان ہماری ہمیں نا چار لگائی ہے بہت لذیذ لگاتی ہے بھائی جان آم کا لگائی ہے کٹل کا لگائی ہے نیم کا لگائی ہے شملا مرچ مچ کا لگائی ہے ا نیمبو کا لگائی ہے بھائی جان مرچ کا لگائی ہے بھائی جان آم لگائیے مالے دال مگا لگائیے گائیے کشن لوگ خلا گھ ہے بھ جان جارڈا خلا گئی ہے بھ جان بمبئی کا لگائیے بھائی جان یہی سب آم کا لگائیے بھائی جان بہت لذیذ لذیذ اچھا لگا یہ بھن بہت مزہ آتا ہے کھے میں بھ آ یہ ہمارے یہاں بہت آپ کو اچھا لگے گا کھانے میں بھائی جان بوولے گ تو بجوا دیں گے بھائی جان آپ بھتی
بھیھجوا دیجیے گا بھجی میں
اچھا بھائی جان اور بتائیے بھائی جان آپ کون سی ککھا میں پڑھتے ہیں بھائی جان
ہم ہم ککھا ٹینتھ میں پڑھتے ہیں بھائی جان اب ویسے اب کیوں سے ککا میں پڑھتے ت بھائی جان
بھائی جان ہم تو دسویں ککشا میں پڑھتے ہیں بھائی جان دسویں اب دسویں ہم بھی دسویں ککشا میں ہے بھائی جان اور بتائے پریھا کیسے گیا بھائی جانا آ پ پریھا مطلب دو ہی تاریخ ت ہی تاریخ ن سو تھا بھائی جانا آپ کا پریھا
ہاں بھائی جان آپ کا پیپر کیسا گیا بھائی جان
بھائی جان آپ کا مطلب کیسا گیا پہلے یہ بتائیے بھائی جان
ہمارا بہت اچھا گیا ہے بھائی جان
بھائین ہمارا تو بہت خراب گیا بھائی جان کچھ یاد کر کے نہیں گئے تھے بھائی جان چیٹ لے کے گئے تھے وہ بھی بھائی جان پکڑے گئے بھائی جان سر بولے مطلب ہم کہ سر دیجیے تو دیے بھائی جہان سر ہمارے دے دی تھ بہت شریف سر ہے نا تو دے دی کہ مارو چیٹگ پھول فھول چھوٹ ہے بھائی جن دے دیے ہم کوک لکھ رہ لکھ رہ لکھے گئے لکھے گئے پتا چلا بھائی جان سائس کا پیپر ہے وگان کا پیپر ہے ساماجک وگان کا چیٹ لے کے آ گیا بھائی جان
بھائی جان آپ کے ساتھ تو پرینک ہو گیا بھائی جان
ہ بھائی جان ہمارے تو مذااک انے لگا بھائی جان ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی
ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان ہمارے طرف سے آپ کی امی اور ابو کو وعلیکم السلام بول دیجیے خدا حافظ بھائی جان
خدا آپ کو بھی اپنی ممی پ بول لیجیے گا